ہلو
جی
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ و ببرکاتہ
جی آپ کیسے ی ہیں
ہوں خیریت ہے اپنا سنائیے
جی اور اور کیسا گزرا آپ کا دن
ہوں بڑیا
بڑھیا گزرا بہترین نا اور کافی موسم تو مطلب کافی گرم ہے
ہ گرم تو ہے آج اللہ کے رموں ا کررم
جی جی جی تو مطلب ایسے موسم سم میں ہے کہ کیا پکایا جائے اور کیا کھایا جائے یہ بھی ایک بہت مشقت والی
ہاں ہاں جی جی جی یہ تو صحیح بات ہے ایسے موسم میں ایک دم پنیر کا پکوڑا مل جائے
اچھا پنیر ب اس سے آپ سے پہلے میری بات ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا پنیر کے بارے میں اور ماشاء اللہ سے میں نے اس کو اس کو بنایا ٹرائی کیا کافی لذیذ وہ لگا کھانے میں بہت ذائقے دار جی تو اس جی جی تو اسی لیے آج پھر آپ سے آج کسی سبزی کا ایک طریقہ آپ سے سیکھنا ہے اور پھر اس کو مطلب ہے کہ روز مرہ کے سبزیوں میں شامل کر کے بنانا ہے ہے تو آج آپ کوئی ایک ایسی سبزی کے بارے میں بتائیے جو آسانی سے مل بھی جائے آسانی سے پک جائے اور صحت کے حوالے سے بھی وہ کافی مفید ہو تو ایسی کوئی سبزی جو کہ آپ کے خیال میں ہوں
سبزی کیے بھنڈی سبزی
بھنڈی اچھا
بھڈی بھجیا تو کھاتے ہی ہیں تھوڑا اس میں مس مسالا لپیٹ کر کر کے ذائقے دار بنا سکتے ہیں
بنا سکتے ہیں جی مطلب بھنڈی کا بھجیا تو سنا تھا لیکن آپ جو بتا تاری ہیں یہ ایک نئی ہاں ہاں مطلب یہ ایک نئی ہاں چیز ہو گئی بھنڈی سے
چھوٹے چھوٹے پتلے سائڈ میں کرتی ہیں
اچھا مطلب اس کے کاٹ نے پہ بھی مطلب آپ کا ذائقہ بدل جاتا
جی ہاں جی ہاں یہ بھنڈی کی سبزی میں ہے بھنڈی کا سائز تھوڑا بڑا ہونا چاہیے اسے ہلکا کے تیل پہ ہلکے تیل کے ماترا میں
اچھا ہاں ہاں اس کو مطلب ہے کہ
جی ہاں س کر کے اس کے بعد اس کو الگ سائڈ پہ رکھ د پلیٹ پہ اور اس کی بس ہلکا مسالہ
ہاں ہاں وہ تیار کر کے
آدھی پیاز کاٹ کر یا پچفوڑا چھاپ کر کے
اچھا مطلب اس میں ہے کہ آپ کی وہ بہت زیادہ کچھ نہیں چاہیے اگر بھجیا بنانا ہے تو سمپل سے جو آپ کے گھر میں مسالے ہیں جیسے پیاز اور مرچی کے ساتھ ہو گیا اور اس میں ہاں کچھ بھی نہیں چاہیے
ج ہے تو وہ تھوڑا مز دار ہو
ذائقے دار ہا ہو چٹپٹا ہو گ اور مطلب اس کو ہے کہ روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ جی ہ ہ ہاں ہاں اس کو کھا سکتے ہیں جی مطلب پی پراٹھا ب بچوں کے ناشتے میں بھی دینا ہے مطلب بھنی دے سکتے
جی ہاں تھوڑا چینج ہو گیا وہ بھنڈی کا بھجیا تھوڑا سوکھا ہو جاتا ہے یہ تھوڑا مسالے دار اچھا لٹپٹا ہو جاتا ہے روٹی کے ساتھ
صحیح کہہ رہی ہیں اگر زیادہ بھون لیا تو وہ بچوں کو پسند آئے لیکن مطلب جو بزرگ ہوتے گھر میں یا پھر ہے کہ مطلب جو بڑے ہو گئے ان کو تھوڑا سا نرم چاہ یہ ہوتا ہے
جی ہاں یہ نرم ہی ہو جائے گا ایک دم جی ہاں ایک دم نرم رہے گا لٹ پٹاسا ایک دم روٹی کے ساتھ کھ پانی میں
جی جی
ایک ا کا سواد
سواد ہاں ہاں مطلب منہ کا ذائقہ اس سے مطلب ہے کہ الگ ہو جاتا تا ہے الگ ہو جاتا ہے اور اگر اس میں اور بھی مطلب کئی کئی جگہ پہ اس کو الگ الگ نام سے بھی بولا جاتا ہے بھنڈی ہے نا جیسے ہمارے یہاں بھنڈی بولتے ہیں بعض جگہ پہ آپ سنیں گے کہ اس کو اوکرا بولا جاتا
جی اچھا اچھا جی اکرا
اکر بھی ہاں بھنڈی کو کافی جگہ پہ
وہ کر کرتے ہیں اور فائدے مند بھی ہے ہڈ ہڈ کے لیے فائدے
اچھا مطلب یہ ہڈیوں کے کے لیے مطلب یہ کافی مفید ہوتا
جی ہاں جی ہاں یہ اس کے لر لراہٹ میں
اچھا ہاں ہاں مطلب اچھا لگتا ہے اسی لیے مطلب اس میں جو چکنائی رہتی ہے اس کے مطلب ہے کہ ہاں بیچ کے سرے میں لگ تا ہے کہ آپ اسی کے بارے میں بات
جی ہاں اس سے ہڈیوں کو زیادہ طاقت ملتی ہے اس کا ل لس پن
ہاں ہاں ہاں وہ ج لس سی لس لس پن رہتا ہے مطلب وہ ہڈیوں کے لیے مقت مفید ہے آپ آپ یہی بتانا چاہ رہی ہیں جی ج اور آپ مطلب ہے کہ کافی مطلب آپ کو اس کے بارے میں جانکاری ہے ہاں ہاں بھنڈی کے بارے میں آپ کو کافی جانکاری ہے لگتا ہے کہ آپ بھی مب مطلب ہے کہ کوکنگ میں بھنڈی کو بنانا پسند کر ہیں
ہاں جی ہاں میری مدر ان لوگ کو بہت زیادہ پسند ہے تو میں بتایا ہاں میری بیٹی بھنڈی کھاتے ہی رہتی ہے اس سے بھنڈی ج زیاد پسند آتی تواہتی ہوں میں بوڈی کو اچ الگ الگ
الگ الگ طریقے سے ہاں بنانا جی اور کئی
گریوی والا
ہاں ہاں گریوی والا آپ کے گھر میں زیادہ پسند کیا جاتا ہے جی اور کئی جگہ پہ ہے کہ مطلب میں نے سنا ہے کہ بھنڈی کے سے مطلب ہے کہ پکوڑا بھی بنایا جاتا تو ہاں ہاں تو بھنڈی کا پکوڑا جسے میں نے دیکا ہے کئی جگہوں پہ کہ اگر بھنڈی کو کٹ کر رہے ہیں تو وہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ اس کا جو لسی لس والا جو پارٹ رہتا ہے ہے اس کو لوگ کاٹ کر کے نکال دیتے ہیں اور جو صرف ہاں باہر کی باڈی جو رہتی ہے
ہو جی ہاں
ے کو الگ کر دیا اور جس باہر کا وہ جو مطلب جلد ہے صرف اس کو لمبے لمبے آکار میں کاٹ کے اور جتنے بھی مسالے جو ہمارے گھر پہ موجود ہوتے ہیں جیسے دھنیا زیرا پا پر لال مرچ پاؤڈر ہلدی پاؤڈر تو یہ سب مسالے باریک ڈال کر کے اور اس میں بیسن اور اس کو اچھے سے مطلب ہاں لپیٹ کر اور اس کو تیل میں مطلب گرم تیل میں چ چھان کر کے نکالا جاتا ہے
وہ تو اور بہترین لگے گا سوندے پن میں آ جائے گا ہے نا
ن یہ صحت کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھنڈی کا نام آتے ہی مطلب لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ وہ ہڈی مضبوط کرتی ہے تو آپ مطلب میں میں نے جو آپ کو ریسیپی بتائی اس میں ہے کہ وہ
نہیں نہیں اتنا فائدہ اور یہ گریوے والے گریوے والے فائدے ہی فائدے ہی
آپ جو بتا رہی ہیں ہاں اس میں ہے کہ کافی وہ فائدے مند ہوا جی اچھا کافی اچھی جانک کاری آپ کے پاس موجود ہے سبزیوں کو لے کر کے اور خاص کر کے بھنڈی جو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں ہاں بعض دفعہ آپ سنیےا کی بھنڈی کا نام سن کے ہی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے کیا بنے گا لیکن اپنے ہاں جتنے اچھے سے بتایا تو اب لگتا ہے کہ اس سے کیا نہیں بنے گا جیسے آپ بتا ت رہی ہیں کہ مسالے والی بھنڈی آپ کے گھر پہ
جی جی اور اس کے فائدے ہی فائدے ہی ہیں
فائدے ہیں ہاں جیسے بھنڈی کا بھوجیا بت رہی ہیں وہ ہو گیا جیسے ایک پکوڑا ہو گیا پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ مطلب ہے کہ اس وہ ہڈی کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے تو مطلب ایک بھنڈی اور مطلب اس میں کتنے اتنے سارے مطلب ہے کہ ایک شفا اس میں موجود ہے جس طریقے سے ہاں آپ بتا رہی ہیں جی کافی اچھی مطلب ہے کہ جانکاری آپ کے پاس ہے لگتا ہے کہ آپ گھر پہ پہ کوکنگ وغیرہ کرتی ہیں
جی ہاں ایک دم کرتے ہیں اور یہ جی ہاں اور یہ گٹ کتنوں کے درد سے کتنے لوگ پریشان رہتے ہیں بہت سے گٹ نوگ لوگوں کے یہی ہے شکایت کہ گھٹنے میں بہت درد ہوتی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گٹھنوں کی لس لساہٹ ختم ہو گئی ہے تو اس میں بھی فائدے کرتی ہے
اچھا مطلب دیکھیے کہ قدرت نے مطلب سبزی میں شفا ڈال رکھ ہے کہ جو انسان کے مطلب ہے کہ بدن میں جس چیز کی کمی ہے جیسے گٹ کا لس لساپن ہ ختم ہو رہا ہے اور وہی چیز بھنڈی میں موج جود ہے اور وہ بھی بھنڈی کے مطلب مطلب بیچ کے سرے میں اور اگر ہم اسے ہاں لینا شروع کریں مطلب دیکھیں یہ جو ہماری خوراک ہے اس میں اگر بھنڈی کو مطلب اگر ہم اس شامل کر لیں تو مطلب یہ کمی پوری ہو سکتا
جی ہاں جی ہاں بھنڈی کے بہت سے طریقے ہیں بہت سے تو فائدے کے کن اسے بھڈی کو چار حصوں میں کاٹ کر کے پانی میں بھگو کر کر خالی پیٹ میں پیتے ہیں بہت ہیی فائدے ہیں بہت چیز سے جی
اچھا کافی اچھی جانکاری آپ کے پاس ہے اور کافی اچھے طریقے سے مطلب آپ نے بتایا اور مطلب آج آج سے پہلے مطلب میرے ذہن میں بھی یہی ہوا کرتا تھا کہ بھنڈی کون کھائے گا کیا ہے اس میں لیکن جس طریقے سے آپ نے بتایا اب لگتا ہے کہ بھنڈی کو ہمیں ہمارے روز کے خوراک میں شامل کرنا چاہیے ہفتے میں کم از کم ایک سے دو بار تو کھانا ہی چاہیے کیونکہ آپ کو حساب سے یہ صحت کے حوالے سے کافی مفت
بہت زیادہ کیونکہ اب تو بہت سارے مسئلے ہیں
ہاں ہاں جن کو مطلب ہاں ایک خوراک سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں جی دھیرے ہی دھیرے چلیے کافی اچھا لگا آپ سے بات کر کے کافی اچھی جانکاری آپ سے ملی اور جزاک اللہ خیر اپنا بہت خیال رکھیے خوش رہیے دا میں یاد رکھ
سبب ہے جی جی
آپ سے ان شاء اللہ بات ہوگی چلیے اللہ حافظ
ا